وعلیکم الل السلام اور سب خیریت سے گھر پر ادھر
سب الحمد للہ اللہ کے رحمت و کرم سے اچھا چل رہا ہے اور بتائیے اپنا
بہت ٹھیک ہ الحمد للہ اور کیا کر رہے تھے آپ
ابھی کتنی مشکل سے سمے بچا کے بیٹھا ہوں
اچھا کیا ہو گیا ایسا
اے دن بھر بہت کام رہتا ہے نا آدمی اتنا بزی ہو جاتا ہے اور پلس پھر بعد میں ٹائم جو ملتا ہے پھر اس میں اپنا فالتو ٹائم نکالنے کا مطلب ایسا ہو من ہو جاتا ہے
جی بےحد اچھا ب بتا رہے ہیں آپ کہ ایسا ہوتا ہے کہ اب اپنے لیے سمے ضرور نکالے کیونکہ نا ہم اتنا کام کر کر کے پریشان اگ جاتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم سوچتے کہ اپنے کے لیے سمج تھوڑا سا نکالنا چیا
جی بالکل جی سے میں تو اپنے شاپ میں رہتا ہوں ٹھیک ہے جیسے جیسے ابھی تو دن کا ٹائم ہے جیسے دو سے چار بجے پانچ بجے تک کوئی گراہک آتے نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی کسٹمر آتے نہیں ہے تو پھر وہ میرے لیے ٹائم رہ جاتا ہے کہ ہاں بھائی
جی یہ تو آپ کے کام کرنے کی بات ہو گئی آپ کام کرتے ہیں اگر ہم یہی عورت گھر پہ رہتی ہیں ہم لوگ گھر پہ گھر کا کام کرتے ہے نا تو ہم سارا دن ایک جیسا کام کر کر کے نا تھک جاتے ہیں تو ہمیں سمے محک کو پہچاننا چاہیے کہ سمے باگتا ہی جا رہا ہے ہمارے کام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ سمے رک ہی نہیں رہا کیونکہ ہماری چیزیں کام کرنے کی بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس سمے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا بہت گیا
بالکل صحیح بات کہہ رہے آپ ابھی آج آج آج کے ٹائم ایسا ہو گیا ہے کہ ٹائم نکالنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کیکہ ٹائم مل ہی نہیں رہا ہے سب اپنے کام میں اتنا بزی ہو گیا کہ اپنے آپ کو ہی ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں
جی وہی انشاء اللہ اپنے آپ کو ٹائم دینا بھی آج کے سمے میں بہت ضروری ہے اگر ہم سارا دن ایک ہی کام کرتے ہی رہیں گے تو ہم یہی سوچیں گے کہ ہماری زندگی میں ہمیں کیا ہی دے دیا کہ ایک ہی چیز کو روز کرتے جاؤ کرتے جاؤ اپنے لیے تو سمے ہمیں بھی نکالنا ہی چاہیے ہمیں سمے کے انوسار ہی اپنا کام کرنا چاہیے وہ ہم کیسے کریں گے ایک تو ہم صبح جلدی اٹھ کے کر سکتے ہیں یہی ہم اگر اب صبح ہم جلدی اٹھیں نا تو ہمارا سمے میں ہم سارے کام کر سکتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں لیٹ سو سو کے اٹتے ہیں الارم بستے رہتے ہیں تو ایسے کرنے سے سارا ہی کام دن بھر کا جو ہوتا ہے نا لیٹ ہوتا جاتا ہے
بالکل ہمیں ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم ہمیں اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے کیونکہ ہم اگر اپنے لیے وقت نکالیں گے تو اس میں ہم اپنے لیے کچھ کر سکتے جو الگ ہوگا اور ہمیں خوشی دے گا ہے نا ابھی جیسے ہلو آواز آ رہی ہے
جی جی جی سن رہے ہوں
ابھی اگر ہم اپنے لیے وقت نکالیں گے تو ہمیں ہی الگ خوشی ہوگی ہم کوئی الگ کام کر رہے ہوں گے تو ہمیں کیا ہمارا دماغ کھلنے لگ جاتا ہے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے
وہ تو ہے ہی ہم اپنے لیے سمے نکالیں گے تو ہمارے ساتھ یہ چیزیں تو بہت مطلب اپنے آپ ہی آ جائیں گی قدرتی آتی ہیں یہ چیزیں نا تو وہی ہے اس سے کہ ہم آگے کے لیے ہمارے اندر نا ارجی آ جاتی ہے کہ آگے جو بھی کام کر کریں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے کر پائیں گے اگر ہم سمے کے انسار اپنی سب چیزیں کر رہے ہیں اب دیکھیے اب ہمیں دوا بھی لینے جانا ہے ڈاکٹر سے دوا بھی لینی ہے تو ہمیں پہلے اس سے سمے لینا ہے ٹائم لینا پڑے گا ہم یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو دوا مل جائے گی ہمیں ہمیں ہر چیز کے لیے پہلے سے ٹائم لے کے چلنا پڑتا ہے
بالکل
آپ بتائیے آپ نے کبھی کچھ ٹائم وغیرہ بک کیا ہو کچھ آپ کو لگا ہو کہ ہمیں ایسے جانا ہے پہلے سمے لے کے
ہاں دیکھیے میں نے کیا میں کیا کرتا ہوں جیسے میں پورا دن تو ہاں فری رہتا نہیں ہو تو میں تھوڑا صبح جلدی اٹ جاتا ہوں ٹھیک ہے پھر بعد میں میرے کچھ جو ایکسرسائز کرنی ہوگی تندرستی کے لیے میرے تو میں وہ کروں گا ٹھیک ہے جہاں میرے کو ایسا لگے گا کہ جگہ اچھی ہے گھومنے کی تو صبح وہاں جا کے گھوموں گا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد گھر پہ آ کے اچھا کھانا کھا کے اپنے ٹائم سے بنا کے سم وقت سے پھر اس سے کے اپنے وقت پہ میں اپنے کام پہ نکل لیتا ہوں
ایسے دیکھو ایسے ہی اگر ہماری روٹین چلے تو ہمیں کتنا اچھا محسوس ہوئے اگر ہم سمے کی قدر کریں گے تو سمے بھی ہمارے لیے اچھا ہی سوچے گا یہی اگر ہم کئی لوگ سمے کو برباد بھی کر رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے لوگ کتنا برباد کرتے ہیں سمے
بالکل
دیکھا ہوگا آپ نے آپ بتائیے کیسے برباد کرتے ہیں لوگ باندنا دبے بہت زیادہ سمے کو
سے چیٹنگ کرتے رہتے آالتو فالتو باتیں کرتے رہتے جو بات کا کوئی مطلب ہی نہیں وہ بات کرتے رہتے
پتا وہ لوگ کون ہوتے ہیں جن کو زندگی میں کچھ کرنا نہیں ہوتا دراصل
ہاں بالکل صحی بات ہاں
بننا ہی نہیں ہے وہ سمے کو نا وہ کچھ مہتم نہیں دے رہے وہ سمے برباد کر رہے ہیں وہ دھرتی پہ نا بہت سے بن گئے ہیں کیونکہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا سم انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے ہمارا ل ہمیں کس چیز کے بارے میں سوچنا ہے یا ہمیں کیا بننا ہے آگے یا ہمیں کون سا کام کرنا ہے وہ بس فری رہنا چاہتے ہیں اس لیے وہ سمے کا النھن کرتے کئی لوگ نا پالن نہیں کرتے ہیں
توول
تو آ وہی ہے ہمیں سمے کو مطلب سمجھنا چاہیے ایک چھوٹا چھوٹا پل ہی ہمارا خوشیوں کا پل بن سکتا ہے اگر ہم تھوڑے سے میں بھی اچھی سی خوشیاں ہمیں مل جائیں تو ہماری زندگی اچھی ہے کئیوں کا سمے تھوڑا آتا ہے لیکن اللہ کرے کہ سب کا تھوڑے سمے میں بھی ایسی خوشیاں برکت کرے لیکن کئیوں کو سمیت اتنا ملتا ہے تو خوشیاں نہیں ہوتی یہ چیزیں بھی تو بہت ہوتی ہے زندگی میں کیا آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہیں ایسے
ہوں سحی بات
بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہاں سمے کا آپ کو کچھ ہوا پابندی سمے کی پابندیاں بھی بہت ہوتی ہے ہر جگہ
دیکھیے سمے کی پابندی ابھی جیسے کہ جو بچے ہوتے ہیں آج کل کے اسکول کے ٹھیک ہے تو انہیں کیا سمے کا ایک دم مطلب اپنے لیے سمئے نکالنے کا وقت نہیں مل رہا ہے جیسے بچے س صبح صبح اسکول گئے پھر گھر آئے تھوڑی دھیر بیٹھے کھانا کھائے پھر وہاں سے ٹیوشن چلے گئے ٹیوشن سے مدرسہ چلے گئے پھر مدرسہ سے آتے آتے ہم لوگ کا آھ ساڑھے آٹھ بج ہی جاتا ہے تو بچ اچھے لوگ آ کے اپنا اسکول کا کام کمپلیٹ کرتے ہیں پھر دس ساڑھے دس بجے جاتے تھے تو اپنے لیے مطلب ایسا وکت ہی نکال پاتے ہیں ایسا تو بچوں کو بھی بارے میں دھیان دین چاہیے بچے بچوں کو دھیان میں
انشاء اللہ انشاء اللہ ہوں امی ابو کو یہی ٹین یہی رہتا ہے کہ بچہ ہمارا بڑھے گا کیسے اگر ایسے ہی روز روز کرتا جائے گا تو بچے کے لیے سمے ہم الگ سے خوشیاں کیسے دے ہیں اس کے جین میں نا وہ اگر وہ اسکول ہی پڑھتا ہی جا رہا ہے یا اپنے اس میں لگا ہوا ہے دیکھو بچہ کے لیے بھی نا ایک الگ سے سمے نکال کے اس کے لیے سب چیزیں کرنا کھیل کود کی چیزیں کرنا یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہے بچوں کو نا کہیں باندنا نہیں چاہیے سمے کے انسار چار
دیکھیے سمے کے حساب سے اگر آپ چلو گ تو ہی آپ سمے پہ جیت حاصل کر پاؤ گے
ہوں
اگر ہم سمئے کو یہ سمجھ کے چلیں گے کہ چلو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرڑھسو کل آج کا ٹائم آج کا کام اگر کل ڈا الیں گے ہم تو کل کو کا کام پرسوں ٹل جائے گا پرسوں کا کام نرسوٹ ل جائے گا ہمیں جو کام جس وقت کیا ہے اسی کام کو کو اسی وقت کرنا چاہیے تو آنے والے کل میں ہمیں ہمارے لیے سمئے ملے گا
جی ہم آگے والے سمے میں نا کافی کھڑے اتریں گے مطلب جیون کے لکشیہ کو ہم ایسا مطلب سوچیں گے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا جیون کا اگر ہم آج کا کام آج پہ ہی کرنا چاہیے ہمیں سمے پہ ٹالنا نہیں چاہیے اپنا کوئی بھی کام آگے کے لیے کوئی ٹالنا نہیں چاہیے ایسی شکشا ہمیں بچوں کو بھی دینی چاہیے جو آج بچے کئی لوگ ہوتے ہیں ہم امی ہم کل کر لیں گے کام اسکول کا نہیں ہم تو یہ کہتے کہ آج ہی ملا ہے تو آج ہی ختم کریے اس کام کو ا تو ایسے ہی بچے کا جو جو ہوتا ہے نا پڑھائی کا آگے کا جو سسٹم ہوتا وہ بڑھیا چلتا جاتا ہے اکٹا بوج ب بچے کے لیے بوج بھی بن جاتا ہے اگر ہم کام کو جوڑیں گے نا ہم کل پہ ٹالیں گے ہمارا کم ب بھی بن جائے گا سمجھ سکتے ہیں آپ اس بات کو ہاں تو وہی ہے کہ ہم ہمیں اپنے لیے ہی مطلب سمے کا پالن کرنا چاہیے ہمیں سمے کا درپیوگ نہیں کرنا چاہیے اب ہمیں کہیں جانا ہو گھومنے ہم پہلے سے سمے کے ٹٹ وغیرہ بک کراتے ہیں یہ نہیں کہ ہم پہلے اسی جگہ پہ جا کے چلے جائیں گے ایسے ڈائریکٹ نہیں ہمیں پہلے ٹکٹ وغیرہ بھی چاہیے ہوگا تو ہمیں پہلے ٹائم لینا ہوتا ہے ہر چیز کا
کہ میں تو یہی بولنا چاہوں گا کہ ماں باپ ہی بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ کیا کب کرنا ہے کیوںکہ ماں باپ اگر ا ا سے سمجھائیں گے تو بچے آنے والے ٹائم میں خود سدھار لائیں گے اپنے اندر اگر وہ بھی بچے ابھی آپ اپنے ٹائم میں ہی اسکول کا ہوم ورک اگر اگلے دن ٹالو گے تو اگلے دن اور ہوم ورک مل جائے گا پھر اس کو آپ اگلے دن ٹالو گے تو اور ہومک تو پھر
کر رہے ہیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں سب بڑ لوگ بھی جو بھی انسان ہے نا یہ سب اپنے آپ کو ایسے ہی رکھیے کہ سمے پہ سمے کے انوسار ہی کام کریے سمے میں کوئی بھی درپیوگ نہ ہی کرے سمے کا پالن کرو سمے کے ساتھ اٹھو جلدی اٹھو تو سارے کام ہمارے اچھے سے بھی ہوتے جائیں گے دل کے
بالکل
اگر ہم یہی لیٹ اٹھیں گے تو سارے کام ہمارے لیٹ ہی ہوتے جائیں گے اب جیسے کہ ہمیں کئی گھومنے بھی جانا تو ہم پہلے ٹکٹ ہی تو بک کراتے ہیں کہیں جانے کا تو ہمیں یہی ہے کہ ہر جگہ ٹائم لینا پڑتا ہے کسی سے بھی ملنے جا نہ ہو کسی کو اپنا بیماری کے لیے جانا ہو کہیں کچھ جانا ہو ہمیں پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے چلیے ہمیں اچھا لگا کے ساتھ گفتگو کر کے نا
اچھا اللہ خ اللہ حافظ